ہیلو
اور کیسی ہیں آپ
ہاں میں تو ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے بڑے دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے
جی میں بھی ٹھیک ہوں
اور آپ تو بچوں کا ایڈمیشن ہو گیا
نہیں
ہوں
کی طبیعت
ہاں اڈمیشن کا بہت ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے فیور آ رہا تھا فیور آ رہا تھا اور مجھے
اچھا ایسے کچھ ٹھنڈی ونڈی چیز کھا لی کیا آپ نے
وہ بھیگ گئی ہے بھیگ گئی تھی راستے میں ہمم بس آ گھر آتے آتے بارش شروع ہو گئی بھیگ گئی حلانکے آنے کے بعد کپڑے وپڑے چینج کیے چائے بنا کے گرم ہاتھ پیروں میں تیل ویل لگایا لیکن پھر بھی طبیعت خراب ہو گئی میری بچی کا ایڈمیشن کرانے گئی تھی میں اب بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بھائی اس میں ٹویلتھ کے بعد والے ٹویلتھ کے بعد کا تو پھر سمجھ لیجے کہ بچہ بے گھر ہو جائے اس طرح سے ہو جاتا ہے اب کہاں ہاں کیا کرے کیا کرے اب ہزاروں ٹیسٹ دلوائے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اب کسی میں آئے کسی میں ویٹنگ کسی میں کچھ اب وہ ویٹنگ کلیئر کرتے کراتے تو یہ ٹائم ہو گیا بتائیے
بتائیے یہی تو ہے کمپٹیش شن بہت ہے نا ہر جگہ ہر سبجیکٹ ہر فیلڈ میں چھوٹے سے چھوٹے کلاسز میں تو کمپٹیشن ہے
بہت زیادہ یہ تو بات بالکل صحیح بالکل بول صحیح آپ بول رہی ہیں
پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں کہ بچہ ایک دم اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے اب سب کی سوچ ہی وہی ہے کہ مطلب ایک دم اچھا
ہاں سب کی سوچ یہی ہو گئی ہے بالکل پرفیکٹ بنا دو اپنے بچے کو کیسے تراش دو کیا کر دو اور اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے ہر فیلڈ میں صحیح بتا رہی ہیں آپ
ہوں
ایسی ہے اور کانسلنگ کیا وہ چل رہا ہے پروسیس میں ہے ان لوگوں کے ایڈمیشن ہو جائیں تو اچھا ہے لائن پکڑ لیں گے اور وقت اتنی تیزی سے بیتتا ہے یوں ہی ایک سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ پتا چلا بچے کا ایڈمیشن کرایا فسٹ س سمسٹر ہو گیا لو ایک سال ہو گئے پورے تو اس لیے گیپ دلانا تو مجھے اچھا لگتا ہی نہیں ہے کہ گیپ دلاؤ اور لڑکیوں کے لیے تو خاص اور لڑکیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے گیپ دلاؤ کے پریپیر کریں گی کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی اگلی بار بھی نہ اے تمہارا اب نیٹ کا ہی چکر دیکھ لیجیے کتنے نیٹ میں کیسز چل رہے ہیں
ہاں کمپٹیشن تو بہت ہے مطلب جو اس سال کے ڈراپر ہوں گے پھر جو اگلے سال نئے والے ہوں گے جو گیپ لے کے بیچارہ دے رہا ہوگا تو بچے تو بڑھیں گے ہی
ہاں جی جی جی بالکل صحیح اب تین چار سال پرانے اسٹوڈینٹ بھی ہوتے ہیں جو نیٹ کی بار بار تیاری کر رہے ہیں پانچ پانچ سال پرانے
ہوں
ابو بھی بیٹھتے ہیں اور بالکل نئے بچے بھی بیٹھتے ہیں
جی جی
یہی ہے
کمپٹیشن تو ہر جگہ ہی ہے ہر اس میں اسکول وغیرہ میں بھی دیکھ لیجیے چھوٹا سا چھوٹا کوئز ہو یا کچھ ہو اس میں بھی اتنا رہے گا سارے بچے جائیں گے پارٹیسپیٹ کرنے یا ا اسکور اچھا کرنا
ہوں سبھی چاہتا ہے آگے بڑھنا آج کے دور میں اچھا ہے سارے لوگ لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائیں تو ال لٹریسی کا چکر ہی ختم ہو جائے گا
ہاں تو پھر اتنا امپلائمنٹ بھی تو ہونا چاہیے اتنا امپلائمنٹ مطلب اتتے سارے لوگ ابھی آب امپلایمنٹ ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھیے تو وہ زیادہ ہوگا کیونکہ جتنے لٹریٹ پیپل ہیں جتنے ایجوکٹڈ پیپل ہیں ات مطلب کم ہے امپلائمنٹ ریٹ
یہ بالکل صحیح بتایا آپ نے ابھی تو اتنی نوکریاں ختم ہوئی ہیں اس دور میں بہت زیادہ نوکری ختم ہوئی ہے اور جو لوگ فورن میں ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں جو انڈیا میں ہے وہ ایک ایک ساتھ کئی کئی ہزار نوکریاں پتہ چلتا ہے گوگل گوگل میں جو کام کر رہے ہیں پت چلا اتنے ہزار لوگوں کو ہٹا دیا گوگل نے اسی بڑی کمپنی میں پتہ چلا اتنے ہزار لوگوں کو ہٹا دیا کیوںکہ ضرورت ہی نہیں ہے اے آئی جب سے آیا ہر جگہ اے آئی اے آئی
صحیح صحیح کہہ رہی ہیں
آج کے لائک جنریشنس والوں کو آئی ٹی اور کمپیوٹر کی نالج ہونا بہت ضروری آگے کے لیے ہی اچھا ہے
آگے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہی ہو جائے گا ہر چیز میں اے آئی اے آئی کمپیوٹر اور نہیں آئے جس کو وہ سمجھ لیجیے کہ گھر میں ہی بیٹھا رہ جائے باہر نکلنے کے قابل ہی نہ رہیں پرانی جنریشن
اور زیادہ انہانس ہو گیا ہیں نا پہلے سے تو کمپیوٹر وغیرہ بھی مطلب پہلے تو انسان نارمل کاموں کے لیے کرتا تھا ای میل ہیں یا کچھ ہے پر اب تو مطلب بڑے بڑے بزنسز اور اتنی بڑی بڑی چیزیں سب اسی پہ ہیں تو اسی لیے وہ سکلز انا بہت ضروری ہیں
ہوں اور اسانیاں بھی بہت ہیں
جی اسانیہ بھی بہت ہیں جاب والے بھی جو مطلب کہیں جا رہے ہیں اپ انٹرن شپ کرنے کچھ جاب اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی اپ کو ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ اپ نے ایسا کچھ کمپیوٹر یا اے ائی یا ائی ٹی کورس کچھ کیا ہے یا نہیں
ہاں ان کی جاب پہلے لگتی ہے پریفر کرتے ہیں زیادہ اسانیاں بھی ہیں ہمم یہ ہیں کہ گھر بیٹھے انسان چیزیں بک کر لے رہا ہیں پیسے ٹرانسفر ادھر سے ادھر بینکوں میں بھی کتے اسانی ہو گئی ہے گھر بیٹھے بیٹھے ہی کر لو تو یہ ہے اسانیاں بھی ہیں اور اسانیوں کے ساتھ ساتھ فراڈ بھی کتنا ہیں
ہاں فراڈ بھی بہت ہیں
ہیں کہ نہیں
جی جی فراڈ تو ہیں مطلب اور مطلب جتنی اسانیاں جی ہر چیز کا ہوتا جس کے جتنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اتنے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں اپ اسی کو اچھی طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کے لیے وہ چیز اچھی ہیں
جی جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
ہوں
ہوں یہی ہیں فراڈ تو اتنے ہیں آپ او ٹی پی کو کتنا منع کرتے ہیں پ ابھی او ٹی پی تو کسی کو شیئر کرنا ہی نہیں ہیں فراڈ سے بچ جائیں گے آپ کچھ چیزیں فالو کر کے اپ بچ سکتے ہیں فراڈ سے او ٹی پی شیئر نہیں کریے اور کسی کو بھی اپنا فون مت دیجیے
ہاں چاہے وہ کتتے بھی آپ کا ٹرسٹ ہی ہو اس کو ایسے نہیں دینا چاہیے
ہاں ج
ہوں
آپ تو نہیں کھاتی ہیں کبھی فراڈ وراڈ کے چککروں میں
نہیں نہیں اب میں تو نہیں پھنسی ہوں ابھی تک تو مطلب میں ایسی چیزیں مطلب تش نی کرتی جو مجھے پتہ رہتا ہے وہی کرتی ہوں اور مطلب ایسے فالتو اور ویب سائٹ وغیرہ پرھر بھی اتنا مطلب جانا بھی نہیں چاہیے انسان کو کہ ہر جگہ جا کے اپنی ڈٹیلس فل کر رہے ہو پتا چلا اس سے کچھ ہو گیا
سہی سہی سہی جس کو نہیں پتا ہوتا ہیں کہ ہاں کچھ غلط ہو جائے گا وہی اپنا پوری ڈیٹیل ویٹیل دے دیتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں پھر ہمارے پڑوس میں تھیں ابھی تو انہوں نے وہ اپنی او کول آیا بینک کے وائی سی اپڈیٹ کریے آپ کے پاس او ٹی پی آئے گا تو او ٹی پی دے دیجیے اب انہوں نے او ٹی پی دے دی او ٹی پی دیتے ہی ان کا جو ہے بینک سے کٹ گئے پچاس ہزار روپئے
وہ ڈیٹیلس مطلب ڈال دیا نے
یہی ہے تھوڑا سا سمجھ
اسمارٹلی موو کرنا چاہیے جی جی
ہوں
تائی یہ ڈیجیٹل چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں اتنی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں اگر ا آپ سوچ سمجھ کے ا اس کو یوز نہ کریں تو
ہوں صحی کہے رہی ہے آپ بالکل ہاں سی ہے بائے
بائے